آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہلو ہاں آب آگی ہیلو ہلو ہیلو اللام علیکم بپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی تھی
پتا نہیں میں آپ آپ کو کر رہی تھی ہلو ہلو بلا رہی تھی میں آپ کو تب سے
آ باغ گئی آواز اچھا ص کچھ نیٹ ورک پرابلم ہوتا ہے کوئی بات نہیں
اچ
اور آپ نے چائے پی ہاں آپ تو ٹھیک آ رہی ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے
آس بھی ٹھیک
ہوں اچھا چائے پی
آ کچھ اور بھی اب مجھے لگتا ہے میں پہلے نا واٹر میلن کاٹوں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ گرمی ہوئی ابھی تک کام کر رہی تھی نا ابھی اور بھی کرنا ہے پہلے میں واٹر میلن کھاؤں گی تھوڑا سا
آپ کو گرمی ہوئی مجھے ٹھنڈ لگ رہ جی
کیا ہوا آپ کو اتنی گرمی جو ہے
اجے نگر ہے ن جما ہو
ہاں
لیکن میں یہاں سے میں یہاں سے ٹٹیھا میھا کھا رہا ہوں
کیا ہوا آپ کو آپ کو پچھلی بار بھی بولا تھا نا اتنا جانگ چھوڑنا تھا
ہاں آپ سے کا میں نہیں کھاتا ہوں ذرا میں بیس بیچ میں کھاتا
نہیں اب بہت ت زیادہ کھاتے ہو کیا بول رہے رروپ اس سے اچھا ہے کچھ فروٹس لایا کرو وہ
فروٹس بھی میں کھاتا ہوں
ہائی آپ کو پتا ہے مجھے لگتا ہے یہ واٹر ملن خراب ہے
کیوں اس کو کیا ہو گیا
وہ نا وہ سافٹ سافٹ ڈم ڈم جیسا ہو گیا ہے یہ
ا خراب میں گر گیا ہے نیچے کسی جگہ سے پکرا گیا ہے
نہیں یہ جو ایک ہی جگہ پہ تھا ٹوکری میں مجھے پھر ڈر لگتا ہے اس میں سےمت کیڑا ویڑا نکلے گا
مز کھاو پھر
وہی آپ پورا دیکھوں گی نا کاٹ کے یہ کیسا ہے
اچھا ٹھیک لائٹ جاتی ہے آتی ہے پتہ نہیں اس لائٹ کو بھی کیا ہوا
یہ جاتی ہے نا شاید دن میں پندرہ منٹ
ہاں واپس آ گی
آ گ واپس ہاں
ہ میں اٹھا تھا اصل میں ایکسٹینشن لانے کے لیے کیونکہ میرا فون ڈاؤن ہے اب پاور پوائنٹ میرے سر کے اوپر پر ہے اب آ گیا لائٹ تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے
آپ کو فون ہوا ٹھیک
میں نے ٹھیک کروایا پھر
آپ کو کتنے فون آپ کو کیا ہو جاتا ہے فونوں کو
بہت شور ہے کیونکہ یہاں پہ میرے پڑوسی ایک نا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے
ہاں میں نے سنا
اچھا میری بہن نے بولا ہوگ
میں نہیں کاؤں گی یہ واٹر ملن مجھے لگتا ہے اس میں کیڑے ہوں گے
ہاں آپ زیادہ ہی ڈرتے ہو
آپ نے نہیں دیکھا پرسوں ایک چھوٹی بچی دو سال کی وہ کھا رہی تھی مٹر اس مٹر میں کیڑے تھے اور وہ مر گئی
سے ایک بچی کھا رہی تھی چپس مطلب نارمل نا امیریکن چپس اس سے اس کو فوڈ پوائزن ہوا اور ایک ہی گھنٹے میں مر گئی
مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ کو پ میں جو بھی کھاتی ہوں نا میں دیکھ دیکھ کے کھاتی
اچھی بات ہے وہی دیکھ دیکھ کر ہی کھانا اچھا
میں شام میں کھا رہی تھی چیریز میں ایک ایک چیری کو کاٹ کاٹ کے دیکھتی ہوں پھر کھاتی ہوں
میں سھاتا ہ میں دیکھتا ہی نہیں جی میرا بھائی بھی شام کو دروز چ جب کوئی ہوگا کیڑا سیدھا منہ میں چلا جائے گا
ہوتا ہے نا اگر کسی چیز میں کیڑا ہوتا ہے نا پھر ہم وہ کھاتے ہو جاتا ہے
یہ بات بھی ہے نا
سنا آیا ہے کہ جو بھی کھایا کرو دیکھ دیکھ کے کھایا کر کرو نا وہ بھی دیکھ دیکھ کے پینا چاہیے
جی اور سناؤ آپ نہیں ہاں یہ تو صحیح بات ہے مطلب پانی پین
پ نے تو
ہاں رب گ واٹر مل نہیں کھایا پھینک دیا
ہاں میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور میں پن
اچھا ٹھیک میرے کو جانا ہے کچھ دنوں بعد شادی پر
اس کی شو
ایک فرینڈ کی بہن کی شادی ہے ادھر ہی جانا ہے لن
وہ کہاں رہتا ہے
وہ چھانا پورا میں رہتا ہے چنا پورا میں
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے ای اب مجھے لگتا ہے میں اب پیوں گی جوس ہی
ہاں پ جوس مجھے لگ رہا ہے نا میری بسوں میں بھی درد ہو رہا ہے م کو نا تھوڑا سا میں سیڈیو س گر گیا پر سوں
آپ کو لیکن روز لگتی رہتی ہے میں جب بھی سنتیوں ت آپ کو ک بار ج اور احتیاط کے
میر کو س دن میں دو بار لگ جاتی ہے
کل کا میں نے لیکن نہیں سنا تھا اب کو لن بولا کہ اس کو ایسے ایکسیڈینٹ ہوا ہے
ہاں کل آئیت ن م سے کل آئی ہے نا پھر کل آئی تھی پھر مس جی دیکھنے کے لیئے اور دادی وغیرہ بھی آئی تھی ہ
تو دیوالی نہیں آتے ہیں وہاں
ہاں بس دادو نہیں آتا باقی سب آتے
ان کو کیا ہو گیا دود کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیوں اتنا چینج ہو
ذرا چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے
ہ م پن سےے میں اپنے دادو سے بات نہیں کرتا ہوں پرسو آپ کو پتا میرری ماموں ہے نا میں اس سے بات کرتا تا ہ ہمارے یہ مکان پہ کام چل رہا ہے اب پرسوں مامنے بلا میں گھر جہ ادھر کچھ سامان لانا ہے میں نا اس کے گھر سامان لانے وہاں پہ دوڑو بول رہا یہ کیا کرنے آیا ادھر وہ یہ چلا رہا تھا
سچ میں
کسم سے وہ چللے لگا پھر دادی نے بولا کرو تم چپ میں ابھی دوں گی کرو ویٹ
کیا ہو گیا ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ان کو اتنا کیا
پرس پاپ پانی ان کو سڑک پہ بولا آ جاؤ مکان پہ
ج
را چھوڑو
مجھے وہ بات مجھے پا اپانی بولی
ہ
اس کو جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا جب سے مطلب اس کو ہو گئی نا وہ پیسے ویسے جمع ہو گئے وہ جمع کس لیے ہوئے اس نے بولا تھا نا وہ پاپا کے کے ساتھ بھی رشتہ خراب ہی اور صبح وہ بول رہا تھا بول رہا تھا اتنے سالوں کا رشتہ ہمیں ان کے ساتھ ختم ہو گیا
ذرا
اس کو کیا ہی آپ بولے چھوڑو اس نے بہت کچھ بولا تھا اس نے بولا تھا میں نے ان کو نو لاکھ روپئے دیے جبنا میری ماما بیمار تھی
وہ تو ہمیں پتا ہے وہ تو یہاں پہ سب کو آپ لوگوں کو وہاں پہ نہیں بولا تھا اس نے بولا تھا اس کو جو نا وہ تھا جس کا نا بیٹا
گزر حج پہ گئے ہیں ابھی تو بولا تھا کہ کہ میں نے تو ان کو انول پھر اس نے مسجد میں بولا تھا اس کو ک نے جو آپ کو نو لاکھ دیے ہے اور اس کا سمجھ ہی نہیں آتا تھا ہمیں وہ لاتا تھا چیٹھیاں باہر تھے ہم نے ملب آپ لوگ کو بو بولا چٹیاں ل یہ نہا بولتے تھے مجھے چٹھیاں دے دو مجھے یہاں ڈالنی ہے وہاں ڈالنی ہے لیکن پھرھر لاتا اس کو بولا آپ کیوں چٹھیاں لے
چلو ہم کرتے ہیں بع میں بات اللہ حافظ ب کو تھ
غصہ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے
چلو